واچ ہاں الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں
ہاں گر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ سنائیے
بس ٹھیک آپ سناؤ ہاں ہم نے کھایا آپ نے کھایا
ہاں جی ہاں جی کھانا کھا لیا
اور بتائیے آپ میں ہی بتاتی ہوں
ہاں جی آپ بتا دیجیے
میں اکثر سوچتی ہوں کہ بھائی چارہ صرف ایک لفظ نہیں بلکی ایک ایسا جذبہ ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے کریب لاتا ہے مگر آج کے زمانے میں لوگ اس بول اس سے بولتے تے جا رہے ہیں کیا واقعی بھائی چارہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا
ہاں بالکل بھائی چارہ صرف ضروری ہی نہیں بلکہ صحت مند معاشرے کے لیے
ہیں کیونکہ جب لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھتے ہیں اور اختلاف کے باوجود احترام رکھتے ہیں رکھتے ہیں تو معاشرہ امن اور سکون کی طرح بڑھتا ہے
لیکن آج کل تو لوگ معمولی بات پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں
ہ
محلے اسکول حتا کہ خاندانوں میں بھی دوریاں بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں بھائی چارہ کیسے قائم رہ جائے
آ سچ آ یے بات سچ ہے کے اختلاف بڑھ رہے ہیں مگر بھائی چارہ اختلاف ختم کرنے کا نام نہیں بلکی اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو قبول کرنے کا نام ہے جب ہم سن تے ہے سننے کا فیصلہ رکھتے ہیں اور خود سے زیادہ دوسروں کے احساسات کو اہمیت دیتے ہیں تو دلوں کے فاصلے خود بخود آ کم ہونے لگتے ہیں
میں نے دیکھا ہے کی جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے اور دوسرا اس کی مدد کرتا ہے تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے کہاں کیا یہی بھائی چرے کا اصل روح ہے
ہاں یہی بھائی چارے کی اصل خوبصورتی ہے کیا ہم بغیر کسی لالچ کے ایک دوسرے کا سہارا بنے کیو کی مدد کرنا صرف سامنے والے کی مشکل آسان نہیں کرتا کہ ہمارے آنے دل کو بھی وسیع اور نرم بناتا ہے
بالکل صحیح کہاں آپ نے مگر پتا نہیں میں کیا بول مجھے کیا ہے بولنا ہاں آپ مجھے بتائیے کیا بھائی چارہ صرف اپنے مذہب زبان یا علاکے کے کے لوگوں تک محدود ہونا چاہیے یا سب کے ساتھ ہونا چاہیے
بھائی چارہ کسی ایک حد میں قید نہیں ہوتا اصل بھائی چارہ تو وہ ہے جو انسان کو انسان سے جوڑ دے چاہے وہ کسی بھی زبان مذہب یا قوم سے تعلق رکھتا ہو کیونکہ انسانیت سب سے بڑی پہچان ہے
اگر ہم چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھائی چارہ دکھائائےیں جیسے کسی سے نرمی سے بات کرنا یا کسی کی بات کو غور سے سننا تھوڑ کیا اس سے بھی فرق پڑتا ہے
بالکل پڑتا ہے چھوٹے عمل کی بڑے اثرات پیدا کرتے ہیں ایک مسکراہٹے کا چالف یا وقت پر دی گئی مد دلوں میں ایک ایسی جگہ بنا لیتی ہیں بڑی بڑی باتوں سے بھی نہیں بنتی
آپ کی بات یہ سن کر لگتا ہے کہ اگر ہر انسان تھوڑا سا بھی بھائی چارے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو دنیا واقعی بہتر ہو سکتی ہے
یہی تو میں چاہتی ہوں یہی تو میں چاہتی ہوں کہ ہم خود سے آغاز کرے اپنے رویے کو بہتر بنائے کیونکہ جب ہم بھائی چارے کے ساتھ عجب ہیں تو نہ صرف اپنی زندگی خوبصورت بناتے ہیں بلکہ دوسرے دوروں کے لیے بھی آسانی اور خوشی کا سبب بنتے ہیں
بالکل ایک بات جو مجھے اکثر پریشان کرتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ لوگ بھائی چارے کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت اپنے فائدے کو سب سے آگے دیک لیتے ہیں ایسے میں کیا خلوص کے ساتھ بھائی چارہ قائم رہ سکتا
یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کمزور ہے اور کبھی کبھی خود کرض گرضی اس پر ہاوی ہو جاتی ہے مگر اصل بھائی چارہ وہی ہوتا ہے جو فائدے اور نقصان کے حساب سے کتاب بالاتر ہو کیونکہ جب نیت صاف ہو تو وقتتی نقصان بھی انسان کو کو اندر سے مضبوط بنا دیتے ہیں یے وہاں پے شور کیسا ارا ہے
یے ہے نا بچے یہاں پر کیا بول رہی تھی آپ
آ
مگر اگر ہم بار بار برداشت کریں اور دوسرا ہماری نرمی کو کمزوری سمجھ لے تو کیا پھر بھی بھائی چارے کو نبھا چاہیے
بھائی بھائی چارہ کمزوری نہیں بلکے سمجھداری ہے لیکن اس کا مطلب یے نہیں کی ہم خود کو نظر انداز کریں اصل توازن یے ہے کے ہم عزت کے ساتھ نرمی اختیار کریں اور جہاں حد ٹوٹنے لگی وہاں وکار کے ساتھ اپنا موقو بھی واضح کریں
بالکل میں نے محسوس کیا ہے کے جب ہم کسی سے دل سے ماف فی مانگتے ہیں یا کسی کو دل سے معاف کر دیتے ہیں تو دل بہت ہلکا ہو جاتا تا ہے کے معافی بھی بھائی چارے کا حصہ ہے
بالکل معافی بھائی چارے کی روح ہے کیونکہ کینا اور ضد رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے جبکی معاف کرنا دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور انسان کو اندرونی سکون اتا کرتا ہے
کیا بھائی چارہ صرف مشکل وقت میں یاد آتا یا خوشی میں بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے
بھائی چارا تو ہر لمحے کا تقاضا ہے آ چو خوشی میں شریک ہونا کسی کی کامیابی پر دل سے خوش ہونا اور حست کے بج جائی دعا دینا بھی بھائی چارے کی خوبصورت شکلیں ہیں
بض اوقات لوگ ہمیں ہم ہماری اچھائی کا بدلا برائی سے دیتے ہیں تب دل ٹوٹ سا جات تا ہے اور انسان بائی چارے سے مایوس ہونے لگتا ہے
میں سمجھ سکتی ہوں مگر یاد رکھو کی ہمارا اچھا ہونا ہماری پہچان ہے دوسروں کا رویہ ان کی تربیت اور سوچ کو نظر سوچ کو ظاہر کرتا ہے اس لیے ہمیں اپنی قدروں کو کسی اور کے عمل سے بدلنا نہیں دینا چاہیے
آپ کی باتوں سے تے یے احساس ہو رہا ہے کی بھائی چارہ دراصل ایک مسلسل کوشش کا نام ہے جو صبر سمجھ اور خلوص مانگتی ہے
بالکل آ بائی چارا کوئی ایک دن کا کام نہیں بلکے روزانہ کے رویوں الفاظوں اور فیصلوں سے بنتا ہے اور جب ہم اسے دل سے اپناتے ہیں تو معاشرہ آہستہ آہستہ تر ہونے لگتا ہے
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کبھی کبھی میں یے سوچتی ہوں کے اگر ہم واقعی بھائی چارے پر عمل کرنے لگے تو ہمیں اپنے غرور ضد اور انا کو بھی پیچھے رکھنا پڑے گا مگر کیا انسان کے لیے چھوٹا یے چھوڑنا آسان ہوتا ہے
آسان تو نہیں ہوتا مگر ناممکن بھی نہیں ہے کیونکی جب انسان یے سمجھ لیتا ہے کے آنا وقتی تسکین تو دے سکتا ہے مگر دلوں کو توڑ دیتی ہے اور بھائی چارہ وقتی قربانی تو مانگتا ہے مگر رشتوں کو مضبوط بنا دیتا ہے تب وہ آہسہ آہسہ خود کو بدلنے لگتا
میں نے دیکھا ہے کی بعض لوگ صرف اپنی فائدے کے وقت ہی قریب آتے ہیں اور جیسے ہی ان کا کام نکل جائے وہ دور ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بھائی چارہ کیسے نبھایا جائے گا
یے زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے مگر ہمیں لوگوں کے بدلتے رویوں سے سبق ضرور لینا چاہیے دل کو سختی کے بغیر سمجھ آ دار بنانا چاہیے تاکہ ہم خلوص بھی رکھیں اور خود کو غیر ضروری تکلیف سے بھی بچا سکے
کیا بھائی چارہ ہمیں یے بھی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کی خامیوں کو ظاہرا نظر انداز کرے
بالکل میری جان بھائی چارہ یے سکھاتا ہے کہ ہم انسان کو فرشتے نہ سمجھیں بلکہ ان کی کمزوریوں کے ساتھ قوبول کرے کیونکہ جب ہم دوسروں کی غلطی ا گغلطوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے دل میں نرمی اور برداشت پیدا ہوتی ہے
اچھا اگر ہم اپنے گھروں میں بھی بھائی چارے کا ماحول بنا لے تو اس کا اثر باہر کی دنیا پر بھی پڑے گا
یے کیدھر گر ہی پہلی درسگا ہوتا ہے جب بچے گھر میں احترام محبت اور باہمی تعاون دیکھتے ہیں تو روے رویے وہ باہر کی دنیا میں بھی لیکر جاتے ہیں یوں ایک چھوٹا سا گر پورے معاشرے کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے
کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کے دل میں تلخی آ جاتی ہے پھر بھائی چارے کی باتیں صرف کتاب ہی لگنے لگتی ہے
میں سمجھتی ہوں مگر دیکھی وہ لمحے ہوتے ہیں جب بھائی چارے کی اصل آزمائش ہوتی ہے کیونکہ آسان حالات میں تو ہر کوئی اچھا بن جاتا ہے اصل کا مال یہ ہے کہ کہ مشکل وقت میں بھی اپنے اخلاق اور انسانیت کو زندہ رکھا جائے
آپ کی بات اس سے احساس ہو رہا ہے کہ بھائی چارہ دراصل دوسروں کو بدلنے سے زیادہ خود کو بہتر بنانے کا نام ہے
بالکل درست جب ہم خود کو بہتر بناتے ہیں اپنے الوک وں اور رویوں کو اور رویوں میں نرمی لاتے ہیں تو بغیر کچھ کہے ہم بھی کہیں بھی ہم دوسروں کے دلوں میں بھائی چارے کا چراغ روشن کر دیتے ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ آپ اپنا چیڈک کیجیے گا ابھی آ رہا ہے ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ بھائی چارے کی باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہے مگر عملی زندگی میں لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ انہیں دوسروں کے لیے وقت نکالنا مشکل لگتا ہے تو کیا مصروفیت واقعی بھائی چارے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے
مصروفیت خود مسئلہ نہیں بنتی بلکہ ہماری ترجیاتیات مسئلہ بن جاتی ہیں کیونکہ اگر دل میں دوسروں کی اہمیت ہو تو چند لمحے میں نکالنا بھی ممکن ہو جاتا ہے اور وہی چند لمحے کبھی کسی کے لیے پوری دنیا بن جاتی ہے
بالکل آج کل سوشل میڈیا پر بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سخت لہجے میں بات کر کرتے ہیں الزام تراش اور نفرت عام ہو چکی ہے ایسے ماحول میں بھائی چارا کیسے زندہ رہ سکتا ہے
یہ واقعی ایک بڑا چیلنج ہے مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ الفا چاہی اسکرین پر ہوں یا سامنے ان کا اثر دل پر ہی پڑتا ہے اس لیے اگر ہم آن لائن بھی نرمی احترام اور سچائی کو اپنائیں تو ہم نہ نفرت کے شور میں بھی بھائی چارے کی ایک آواز بلند اور پیدا کر سکتے ہیں
چلیے آپ کی باتوں سے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بھائی چارہ صرف دوسروں سے اچھا بر کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے اندر کی اصلاح کا بھی تقاضا کرتا ہے
آپ نے بالکل صحی سمجھا بھائی چارہ در اصل ایک اندرونی سفر ہے جس میں ہم اپنی دل کو صاف کرتے ہیں اپنی سوچ کو وسیع کرتے ہیں اور پھر کسی روشنی کو دوسروں تک مست منتقل کرتے ہیں
چلیے آپ سے بات کر کے اچھا لگا ہم پھر ملتے
اللہ حافظ ساتھ ہی ملو گی یا بعد میں
تھوڑا بعد میں مجھے نا تھوڑی نیند چڑ رہی ہے جیسے اللہ حافظ